السلام علیکم
سلام ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
آپ تھوڑی زور سے بات کی کے جیے
میں نے ایئر فون نکالا بتاؤ آپ ٹھیک ہو
ہاں جی آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا ہاں ہاں شکر اللہ کا وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر شکر
جی ہ آج مجھے ایک دلچسپ ٹاپک پر بات کرنے کا من ہے
اچھا کون سا ٹاپک
کمزوری ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پر گہری گفتگو ہونی چاہیے
بالکل کمزوری صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ ذہنی جذباتی اور عقل بھی ہو سکتی ہے اکثر لوگ کمزوری کو صرف اپ صرف کام طاقت ہونا سمجھتے ہیں
تھوڑا جلدی جلدی پڑو صحیح کہا تم نے مثال کے طور پر کوئی شخص بہت طاقتور ہو سکتا ہے لیکن اس میں صبر کی کمی ہو یہ بھی کمزوری ہے
یا کوئی شخص جسمانی طور پر کمزور ہو سکتا ہے مگر ارادے کے معاملے میں بہت مضبوط ہو اسی لیے کمزوری کو صرف ایک پہلو سے دیکھنا ٹھیک نہیں
میرے خیال میں انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا ڈر ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے لوگ بہت سے کام کر نہیں پاتے
بالکل ڈر انسان کو روک دیتا ہے کچھ لوگ نماکی سے ڈرتے ہیں کچھ لوگ لوگوں کی تنقید اور سے اور لوگ کچھ لوگ مستقبل
میں نے دیکھا ہے کہ کئی اسٹوڈینٹس بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ایگزام کے وقت گھبرا جاتے ہیں ان کی کمزوری ان کا خوف بن جاتا ہے
ہاں اور دفع لوگ اپنی کمزوری کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اصل ہمت اپنی کمزوری کو تسلیم کرنے میں ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی جو انسان اپنی کمزوری پہچان لیتے ہیں وہ اس سے دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں
بالکل اگر کوئی اپنی کمزوری مان ہی نہ رہا ہو تو ہو تو پھر اس میں بے بہتری کا سوال نہیں پیدا ہو نہیں ہوتا
جسمانی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے
میرے خیال میں جسمانی کی کمی ورزش کی کمی اور بے ترتیب زندگی آج کل لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں اور صحت کا خیال نہیں رکھتے
اسی بات سے متعفق ہ فاس ف اور موبائل پر زیادہ وقت گزارنا بھی کمزوری کا سبب بنتا ہے
ہاں جب بڑے کو ضروری غذائیت غذات نہیں ملتی تو تھکان اور کمزوری محسوس ہوتی ہے
لیکن جذباتی کمزوری بھی کم نقصان دہ نہیں ہوتی
بالکل جذباتی کمزوری انسان کو اندر سے ٹو اٹ دیتی ہے
کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اداس ہو جاتے ہیں کسی کی د بات بات دل پر لے لیتے ہیں دنوں تک پریشان رہتے ہیں
اس کی ایک وجہ خود اعتمادی ایک کمی بھی ہوتی ہے جو شخص اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتا وہ دوسروں کی باتوں سے جلدی متاثر ہو جاتا ہے
خود اعتمادی واقعی بہت ضروری ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کمزور ضرور پڑتا ہے
بھی ہر وقت مضبوط نہیں رہ سکتا مشکل حالات میں ہر شخص کو کمزوری محسوس ہوسکتی ہے
ہ تو پھر مضبوط اور کمزور انسان میں فرق کیا ہے
فرق یہ ہے کہ مضبوط انسان انسان کمزوری کے باوجود ہمت نہیں ہارتا وہ اٹھ کر دوبارہ کوشش کرتا ہے
آپ آرام سے تھوڑا بات کر رہے ہو یہ بات واقعی کاپ لے ور ہے ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھنا آسان نہیں ہوتا ہے
لیکن کامیابی کا راستہ بھی اسی سے گزرتا ہے
کیا لالچ میں کمزوری ہے کیا
جی ہاں میرے نزدیک لالچ انسانی کمزوریاں میں سے ایک بڑی کمزوری ہے لالچ انسان کو غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے آپ کے یہاں سے
ہاں ہاں
نہ نہ وہاں پہ کون ہے
یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں سے ہوائی سے مطلب شور اٹھتا ہے نا مجھے لگا آپ کو متن آ رہی ہوگی آواز
ن من نہ مجھے آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے غصہ بھی کمزوری ہے غصہ بھی کمزوری ہے لیکن سمجھتے ہے کہ غصہ طاقت کی نشانی ہے لیکن اصل میں اپنی جذبات پر قابو نہ رکھ پانا کمزوری ہے
بہت خوب جو شخص اپنی غصے کو کنٹرول کر کر لیے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو دوسر وں کی کمزوری کا مذاق اڑاتے ہیں
ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے دوسرے کا مذاق اڑانے کے بجائے ان کی مدد کرنی چاہیے
اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھائی میں کمزور ہو تو اسے ذلیل کرنے کے بجائے اسے سمجھانا چاہیئے
ہاں جو ہوسکتا ہے وہ کسی اور فیلڈ میں بہت اچھا ہو
ہر شخص کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے
بالکل کسی کی کمزوری اس کی پوری شخصیت کا فیصلہ نہیں کرتی
مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ اپنی کمزوری کو بہانا بنا لیتے ہیں
یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح بات ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ہوگا ہم سے نہیں ہوگا ہم کمزور ہے لیکن اصل میں وہ کوشش نہیں کرنا چاہتے
تو پھر کمزوری اور سستی میں فرق ہے
بت بڑا فرق ہے کمزوری مجبوری ہو سکتی ہے جبک سستی اکثر عادت ہوتی ہے
واہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے
شکریہ
کیا تم سمجھتے ہو کہ بربت بھی کمزوری پیدا کرتی ہے
کچھ حد تک غربت انسان کو مشکل حالات میں ڈال دیتی ہے لیکن ہر غریب کمزور نہیں ہوتا
بالکل میں نے بہت سے غریب لوگ دیکھتے ہیں جو ارادے کے کہ بہت مضبوط ہوتے ہیں
ہاں ہاں کے ضیم لوگ لوگوں سے مشکل زندگی سے اٹھ کر کامیابی حاصل کی
ہاں اس کا مطلب ہے کہ حالات کمزوری پیدا کر سکتی ہے لیکن انسان ان پر غالبی آ سکتا ہے
بالکل بالکل
ہاں ہاں ایک اور کمزوری جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہے دوسروں پر حد سے زیادہ انحصار
بہت اچھا پوائنٹ جب انسان ہر کام کے لئے دوسروں پر ڈپینڈ کرے تو اس کی اپنی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے
اسی لیے بچوں کو چھوٹی عمر میں ذمہ داری سکھانی چاہیئے
میں بھی اسی رائے کا ہوں
کیا سوشل میڈیا بھی کمزوری کا سبب بند
ہاں اگر کوئی انسان اس سوشل میڈیا کا گغلام بن جائے تو یہ اس کی کمزوری ہے
کچھ لوگ ہر وقت فون میں مصروف رہتے ہیں
اور صحت متاثر ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ وقت ضائع کرنا بھی ایک کمزوری ہے
بالکل وقت کی قدر نہ کرنا انسان کو پیچھے کر دیتا ہے
کمزوری ارادے والے لوگ اکثر اپنی مقاصد حاصل نہیں کر پاتے ہیں
کیونکہ وہ مشکل اپنے پر حوصلہ ہار کہ
اور مضبوط لوگ بالکل مضبوط لوگ مشکل گو چیلنج سمجھتے
بالکل
تمہاری نظر میں کمزوری دور کرنے کا سب سے پہلا قدم کیا ہے
اپنی کمزوری کو پیچھ کہ نہ جب تک انسان کو پتا نہیں ہو کہ اس میں کیا کمی ہے جب تک وہ اسے دور نہیں
اور دوسرا قدم
اور مسلسل کوشش
ا تیسرا
تیسرا صبر کیونکہ کوئی بھی کمزوری ایک دن میں دور نہیں ہوتی
بہت خوب
تمہارا کیا خیال ہے
میرے نزدیک دعا بھی ضروری ہے جب انسان الله سے مدد مانگتا ہے توح اسے ہممت ملتی ہے
میں اس بات سے پوری طرح متاثر ہوں
ا اچھے دوست بھی کمزوری دور کرنے میں مدد کرتے ہیں
آاں اچھے صحبت انسان کو مضبوط بناتے ہیں جبک برے صحبت کمزوری کو بڑھا دیتی ہے
اسی لیے دوستوں کا انتخاب بہت اہم ہے
بالکل
میں نے سنا ہے کہ کتابیں بھی انسان کو مضبوط بناتی ہیں
جی ہاں کتابیں علم دیتی ہے اور سچ کا ویسے کرتی ہے
جب انسان زیادہ سیکھتا ہے تو اس کا اعتماد بھی بڑھتا ہے کیا؟
ہاں جی ہاں جی وہ بھی بڑھتا ہے شکریہ۔۔ اور جو شخص اپنی کمزوری کو توقل میں بدل لے وہ زندگی میں بہت آگے جا سکے۔۔
اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔
چلو شکریہ آجکی گفتگو بہت مفتید۔۔ فید رہی، اور مجھے آج کے گفت روپ سے مجھے سیکھنے لگیا۔۔ چلو اللہ حافظ۔۔ س کرتے ہیں شام کو بات۔۔